ہلو اسلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر اللہ کا آپ ٹھیک آپکے گھر پہ سب ٹھیک
ہاں سب اچھے سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے اور بتاؤپ کو پتا ن مجھے آپ کی بہن کل صبح کر رہی تھی فون
کیا کیا
آپکی بہن پتا مجھے کپ کر رہی تھی فون صبح
فجر کے ٹائم
مجھے کر رہی تھی چھ بجے فون تب میں جيم مے تھی
پھر میں نے اس کو بولا میں ابھی جیم میں ہوں میں آپکو بعد میں کرونگی پھر میں نے اس کو میسج کی تھی لیکن اس نے بولا کچھ میں چائے کچھ بنا رہی تھی گ کلا رہی تھی ان کو دے رہی تھی ج مجھے نیند پڑ گئی تھی
اچھا ٹھیک آپ جم کر کے پھر سے سو جاتی ہو
کبھی کبھی
لیکن سونا نہیں چاہیے پھر تمہارے جم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے
یہ آپ کو کس نے بولا ہے آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے
یہ اقرا کہتی ہے اقرا میڈم
نہیں نہیں تو ہمیں تو جم میں کبھی کبار میم وہیں سے بولتی ہے کہ جم کے بعد ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ سویا کرو
اچھا ٹھیک اچھا کرتی ہے پھر نہیں اقرا بھی مطلب سوتی ہے
میں بھی نہیں سوتی ہوں اب کبھی کبار جب نیند پتی ہے تو سب پتا ہی ہے
اچھا ٹھیک
کبھی روز نہیں کبھی کبھی
ٹھیک ٹھیک چلو اچھا کرتی ہوں
کیونکہ ار وہاں سے تھک جاتا ہے نا انسان وہاں
آپ کے لیے اچھا ہے تھک جانا ایکسرسائز کرنا
میں تو تنگ ہوگئی اللہ کی قسم بہت تھک جاتی م ہم میں بہت تھک جؤ
اچھا کیا کہہ رہی ہو آپ
میں بہت تھک جاتی ہوں
ہاں پتہ ہے آپ تھک جایا کرو گی کیونکہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ تھک جاؤ اور مطلب آپ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرو
میں بھی انسان ہوں
ہاں ہاں لیکن دیکھو ایک بات ہے نا آپ بھی انسان ہ میں بھی انسان ہوں ہاں ہی کس کو بن گیا ہے
اب میں بچپن سے ہی تھی نا وہ مت ہے اب وہ کیا بولتے سوکھی پڑی ہو گ ڈانچہ پہلے سے ت اس کا مطلب آ ہے کہ یہ سب ہوں گے
یہ سو کھا ڈھانچہ کون ہے میں کون سا میں بالکل فٹ ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے میں نے وہ سٹرس کی دوائی لی ہے نا تو مجھ مجھے لگتا ہے میری میری ٹانگ مطلب موٹی ہو چکی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ اب ان کا کیا ہوگا اتنی موٹی نہیں مطلب مجھے عجیب لگ رہا ہے
اچھا نہیں میرے پانچ کلو کم ہوئے ہیں
چلو شکر ہے اللہ کا مطلب لیگس کے لیے کون سی ایکسرسائز ہے جسے لیگس کا ویٹ
اسکٹس کرو اسٹیرز اپ ڈاؤن کرو
ٹھیک ہے
ہاں جی
جو اسٹیز اپ ڈاؤن ہوتے ہیں نا اس سے مجھے تھائز میں پین ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں
وہی تو جس میں پین ہوگی تبھی تو پروگریس آئے گا
اس میں اتنی پین ہوتی ہے پھر میں سو بھی نہیں پاتی ہ میں نے ایک بار کیا
ہاں
پھر مجھے پانچ پھر مجھے پانچ دن رہا پھر میں پانچ دن تک مطلب سیدھے چل بھی نہیں پاتی تھی
نہیں آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے پھر ڈیلی ڈیلی اسی کی وجہ سے پھر فرق ہوتی ہے
مجھے اتنی پینین تھی پانچ دن تک میں نے پھر چھوڑ میں نے بولا تھا ہاں کرو میں تو کوئی اور کام کر ہی نہیں پاتی ہوں
مجھے ایسا ہوا پہلے پہلے دن اور شولڈرز پر بہت زیادہ پین بہت بہت کیا کرو مے پانی کا ویٹ کررہی ہو پانی ہے
یہاں میں یہاں اچھا پانی مطلب ہم نے یہ بنایا نا یہ واٹر ٹینک جو ہے نا ہم نے وہی بنایا ہے نا ہم اس میں خود پانی آتا ہے جو پھر واٹر ٹینک کا پانی ہوتا ہے وہ پھر ہم اوپر چڑھاتے ہیں اور ایک تو اس کو جو یہ ہوتا بیچ بیچ میں آتا ہے نا وہ کالا پانی جیسے ڈٹی جیسا جس میں یہ سینڈ سات ہوتی ہے وہ پھر نیچے بیٹھ جاتا ہے اور صاف پانی پھر اوپر چڑھ جاتا ہے
ٹھیک
اتنا بڑا ہے پوچھو ہی مت
سوئمنگ پول جتنا بڑا
وہ مجھے لگتا ہے اس سے بھی گہرا ہے اس کو اندر سے ٹائلس لگا کے ہے اچھے سے مطلب اندر سے بنا کے اس کو فٹنگ وٹنگ اچھی کر کے ہیں ہمیں وہ وہاں بھی تھا لیکن وہاں اتنا بڑا نہیں تھا یہاں بہت بڑا ہے کیونکہ پاپا نے اس لیے بڑا بنا اس نے بولا کہ کبھی کبھار فنکشن ہوتا ہے پھر اتنی پروابلم ہوتی ہے پانی کی دقت ہوتی ہے قلت ہوتی ہے اس نے پھر بہت بڑا بنایا
صحیح اچھی بات ہے اور پانی یہاں ہونا چاہیے کچھ بھی ہو کیونکہ پانی سے مطلب سب وہ سب کچھ ہے
ہاں مجھے تو ایک گھنٹہ وہاں تو مجھے پندرہ منٹ لگتے تھے بال دھونے میں یہاں مجھے ایک گھنٹہ ڈر لگتا ہے
اچھی بات
لیکن یہاں ایک چیز ہے نا یہاں جڑو دینا ہی نہیں پڑتا ہے
کیا بول رہے ہو آپ
میں نے بولا یہاں جھاڑو دینا ہی نہیں پڑتا ہے
کیوں
یہ پانی سے پانی میں اتنا مطلب جو ہم نے سیف کر کے رکھا ہے نا پانی
اچھا بانی میں فورس ہوتا ہے کہ وہ سب کچرا نکالتا ہے
ہاں کچرا تو بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صاف ہوتا ہے اب ہم اپنی دل تسلی کے لیے دو د ہے کہ میں ہمیں
وہ کوت میں ہے پریشان ہو گئی صبح سے قسم سے بس اتنی دھوپ ہے باہر پانی ہی نہیں ہے میں پاؤں دو تھی پھر بیٹھتی
بقی کام کی ہو ختم
ہاں باقی میں نے کیا ختم مجھے بس کپڑوں کو پریس کرنا ہے
کش میرے کپڑوں کو بھی کوئی پریس کرنے آ جاتا
ہاں اب ہونا اب دور اور نا میں آتی بھجوا جو کسی کے ہاتھ ہے جو میں کر کے دوں گی
ہاں پتا ہے نزدیک ہوگے بھی تم کون سا آتی تھی اپ تم دور ہو گئے آپ تو یہ سب آپ کے پاس یہ بہان ہے آپ لوگ دور ہو گئے ورنہ ہم اتے ہمیں تو پتا ہے نا آج مطلب دیکھ میں ہمیں تو پہلے سے ہی پتاہ ہے کون کیسا ہے
سیم تو یو مجھے بھی پتا ہے کون کیسا ہے
ہوں جب انسان کو نیڈ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ سب آپ دور ہو گئے ورنہ ہم آتے پاس ہو کے کون سا آتے تھی
آپ بڑا آتے تھے ہمارے پاس آپ ایسے بات بول
کرتے ہو اب کہ ہم آتے مجھے نہیں ہے ابھی دوسروں کی مجھے ضرورت ہے اس لیے میں بولتی ہوں جب انسان کو نیڈ ہوتی ہے انسان تب ڈھونڈتا ہے ہم اس کے بغیر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں لیکن جب انسان کو جتنی نیڈ ہوتی ہے اتنا وہ دوسروں کو ڈھونڈتا ہے
بہت بھی ہے میں پریشان ہو گیا اللہ کے قسم پانی کی وجہ سے
پانی کی وجہ سے تو ہو جاتے ہیں
ہمم
اب مہک کو جانتی ہے نا تو ان کے یہاں اتنی پانی کی قلت ہے وہ پاگل ہو جاتی ہے بچاری
ابگوبروی
اس کو اتنی پانی کی قلت ہے ان کو
ان کو کیوں ہے پانی کی قلت وہاں پہ
پتا نہیں ان سے ہمارا یہاں سے پانی ہی نہیں ہے
وہ کہا رہتی ہے
بل پورہ میں
وہ گندا علاقہ ہے مج
ہاں وہ وہاں نہیں رہتے تھے اور وہاں گئے ہیں نا اب ان کو وہاں بھی بھیجنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتنے گندے علاقے کہ میں یہ لیا تو اب ہمیں دروازہ لو کر کے رہنا پڑتا ہے
وہ کہہ رہتے تھے پہلے وہ کہاں رہتے تھے پہلے
وہ شاید یہ نوا کدل کے صفح کدل میں کچھ ایسائی نوا کدل میں شاید شاید
اچھاٹھیک
ہاں ہاں
یار تو تم کو جادو چلاؤ ہمیں مکان کو خریدا
نمک تل تو اچھاتھا ہے نا
ہاں میں نے بولا تم کچھ جادو چلاؤ ہمارے مکان کو خریدا لا
آئےگا
ٹھیک
کیا کہہ ریہ
میم وہ پیچ کھائے کل رات کو
وہ اتنے یہ تھے کچے تھے
اچھا وہ اس نے خود اٹھائے وہ وہ دو لڑکے نے
ہاں وہ میں نے ہاں میں نے بولا وہ اتنے کچے تھے مجھے پسند ہے اگر وہ ایسے مطلب ہوتے ہیں نا صاف ہوتے تو میں نے میں نے کھایا بھی ہوتا لیکن وہ کچے تھے
رکھو نا کچھ دن ایسی ہی ہو جائیں گے
میں نے وہ پالیتھین میں ہی رکھنے کی کوشش کی پاپا نے بولا یہ خراب ہو جائیں گے ان کو ہوا میں رکھو یہ خود تیار ہو جائیں گے پھر ہم نے پرسوں نئی لائی باسکٹس لائی ہم نے دو باسکٹس لائے پچیس سو میں
کول
قسم سے پچیس اگر دیکھو گے نا مطلب وہ اسٹیل ہے پچیس سو میں وہ لاے دو اور ایک باسکٹ ہمارے پاس آلریڈی تھی تو پھر ابھی اس کا ایک جومر کھلا ہی تھا تو پھر میں نے اسی میں ڈالی میں نے وہ نظر میں رہیں گے جب تیار ہو جائیں گے تو خود کھائیں گے
اس نے وہ ل سے یہ اٹھایا خود ہی یہاں پہ وہ آیا تھا میں نے دیکھا وہ کھا رہا تھا آ ہمیں آج ایک منتھ اور ٹین ڈیز کے بعد نکلے بھائی اور پاپا کام پہ
ہاں ایسے ہوتے میرے پاپا کو تو ایک سال سے زیادہ ہو گئے بیٹھے ہوئے
پریشانی ہو جاتی ہے انسان کو جب یہ لوگ مطلب ایسے
گھر پہ ہاں گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں
اب گیس کروں میں کون سا کام کر رہی ہوں گی ابھی
کیا کر رہی ہو
چلو کیا کہہ رہی تھی ہاں ٹھیک ہے چلو اب مجھے پھر سے ابھی کال کرنا
ہاں میں دس منٹ کے بعد فون کروں
اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
اللہ حافظ
اللہ حافظ